ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
یہ سب خیریت
جی الحمد اللہ سب خیریت آپ سنائیے
جی میں بھی خیریت ہوں آج اسکول کے بعد کرکٹ کھیلنے کا ارادہ ہے میرا تو
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے
جی جی بالکل کرکٹ میرا پسندیدہ کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے میں تو صبح سے ہی کلنے کے لیے بتاب ہوں
جی اچھا ویسے کرکٹ تو میرا بھی کھیلنے کا بہت پکند تھا اکھ اور مجھے بھی کرکٹ کھیلنا اچھا لگتا ہے کرکٹ کھیلنا سبھی کو ہی اچھا لگتا ہے زیادہ تر
ہوں ہوں مجھے بلے بازی بہت پسند ہے جب گیند بللے کے بیچ میں لگتی ہے اور چوکا یا چھکا لگتا ہے تو بڑا مجا آتا ہے
جی جی جی مجھے بھی آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی
ہاں مجھے گیند بازی زیادہ پسند ہے کرکٹ لینے کا اپنا ہی لفت ہے
جی اور سنائیے
جی سب ویسے ہاں جی ہاں جی کھانا پا لیا ہم بتائیے ویسے آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون ہے
جی میرا پسندیدہ کرکٹر تو محمد سراج ہے
اچھا جی اچھا مجھے باوا جان کی ملے بازی بہت پسند ہے ان کی تکنیف اور سب قابل تعریف ہوتے ہیں
اچھا جی آیا ہوس آپ نے
ہاں
اور میں آ
مجھے باقعی شاندار کھلاڑی ہے مجھے بھی ان کی بلے بازی پسند ہے اس کے علاوہ ویراٹ کوہلی بھی بہت اچا ھے کھلاڑی ہیں تمہیں کیسے لگتے ہیں وراٹ کوہلی
جی وراٹ کوہلی وراٹ کوہلی بھی کافی اچھے ہیں ایسے تو کھیلنے کے معاملے میں جی
اچھا تم روز کرکٹ کھیلتی ہو
نہیں میں روز تو نہیں جب کبھی ایسے چھٹیوں کے دن میں ضرور کرکٹ کھیلنے جا تی ہوں ویسے تو
اچھا اچھا کوشش تو میں کرتی ہوں کہ میں بھی ڈیلی کرکٹ کھیلوں اگر پڑھائی کا زیادہ بوجھ نہ ہو تو شام کو دوستوں کے ساتھ میدان میں چلی جاتی ہوں کرکٹ تھوڑا بہت کھیل کے آتی ہوں وہاں پہ
جی اچھا بہت خوب بہت اچھی بات ہے سبھی کو مطلب اپنا اپنا منورنجن کرنا چاہیے
ہاں جی ہاں جی صحیح فرمایا تم نے کرکٹ کھیلنے کا کسے جسمی کسرت ہو جاتی ہے
جی ہاں
کیا تم نے پہلے انترراشٹریہ میچ دیکھے تھے کیا
جی میں نے پہلے انترراشٹریہ میچ نہیں دیکھ پائے تھے کیونکہ میرے ایگزامس تھے اس ٹائم
اچھا جی اچھا جی میں نے تو دیکھے تھے بہت مزہ آیا تھا آنکھیں گوبر تک نتیجہ صاف نہیں تھا
جی جی آپ کو تو بےحد مزہ آیا ہوگا ہم ہی رہ گئے بنا دیکھے ہوئے
ہاں جی ہاں جی میرے خیال میں محنت میرے خیال میں میں میرے خیال میں میں نے صبر کا انشاسن ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلنے میں صلاحیت ہونی چاہیے مطلب کہ ساری جب ایک ساتھ پھر میں کھیلتی نا جب بھی مزہ آتا ہے ایسے نہیں سب یہ ایسے چیلنے لگ جائیں
جی ہاں اور بتائیے آپ کے یہاں آج موسم کیسا ہے
جی آج ہمارے یہاں کافی بارش ہوئی ہے پر ہمیں پتا ہی نہیں چلا کیونکہ آج ہمارے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو ہم نے تھوڑا نا اپنا سارا باندھ کے لیٹ گئے تھے
اچھا چائے وغیرہ پی لیتی ہیں آپ
نہیں نہیں نہیں جی ہم اسٹڈی کرنے کے لیے لائبریری آئے ہیں نا تو گھر پر نہیں ابھی آپ پتا نہیں آج کیوں سر اتنا بھاری بھاری ہو رہا تھا
جی کوئی نہیں گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا
کیا پتا آج گرمی تو اتنی نہیں تھی ویسے
ہاں جی گرمی صبح سے تھی ابھی تو بارش ہو گئی ہے یہاں پہ ابھی
ہاں جی ہاں جی پر ہاتھ میں نے دیکھ لینا امواس نکل جائے گی ٹھیک ہوگیے
ہوں
موسم بھی نہ عجیب ہے رات کو شملہ گھوما دیتا منالی گھوما دیتا ہے دن دن واسی ملا گھوما دیتا ہے
جی اصل میں میرے کو گھوما دیتا ہے
اں ہوں
اور اور ایک اور کیا کیا پسند ہے آپ کو
جی مجھے نا ٹی وی دیکھنا اور گانے سننا پڑھنا میچ دیکھنا کھیلنا کافی پسند ہے
جی اور جی مجھے بھی ا میچ کھیلنا اور گانے گانا گانے سننا ا اور پڑھنے کا بھی شوق ہے مجھے بھی
تو میں ٹیسٹ کرکٹ اندر ٹی ٹوینٹی والا
جی ہاں
مجھے بھی وہ بہت پسند ہے مجھے ٹیسٹ کرکٹ بھی پسند ہے کیونکہ ان میں کھلاڑی کی اصلی قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے
جی ہاں صحیح فرمایا ویسے آپ نے بہت خوب
ہاں کیا تم کسی اکیڈمی میں شامل ہونا چاہتے ہو مطلب کہ جو کوئی کرکٹ اکیڈمی ہوتی ہیں ان میں شامل ہونا چاہتی ہو
جی نہیں ایسا تو میرا کوئی مج نہیں ہے ویسے تو
جی مجھے موقع ملے تو میں ضرور شامل ہوں گی اپنی بلے بازی اور بہتر بنانا چاہتی ہوں
جی اچھا بہت اچھی بات ہے یہ تو جی ایکچولی کیا ہے میرا مقصد کچھ اور ہے
اچھا اچھا بتاؤ سب اپنے اپنے اپنوں کی مطلب کہ سبھی کا الگ الگ ہی ہنر ہوتا ہے نا
جی ہاں
ویسے محنت کرتے رہو انشاء اللہ کامیابی ملے گی
جی بالکل اللہ کی مہربانی ہوگی سبھی پہ بس محنتی ہونی چاہیے سبھی
ہاں آج میچ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر کیا آواز ہاں جی آ رہی ہے
جی ہاں اور فرمائیے
ویسے آئی میچ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کون بہتر پردرشن کرتا ہے
جی ہاں بالکل
دیکھتی ہوں آج میں زالہ ران بناتی ہوں یا سامنے بے زالہ رن بناتے ہیں
ہوں
یہی تو کھیل کی خوبصورت کی خوبصورتی کا ہال اور جیت دونوں کی خوشی اس سے کابل ہارنا چاہیے
جی ہاں
اور بتائیے آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں سب خیریت ہے
جی اللہ کی مہربانی ہے سب خیریت ہیں ہمارے گھر پہ آپ سنائیے
جی سب خیریت ہے بس پتا نہیں ابھی ہمیں بہت ٹائم ہو رہا ہے گھر سے نکلے ہوئے تو ابھی پتا نہیں گھر میں کیسے ہیں
ا جی
اج تو دن کیسے نکل گیا پتا ہی نہیں چلا
کیا
آج تو دن کیسے نکل گیا یا پتا ہی نہیں چلا کب چار بج گئے
جی ہاں
اور بتائیے آپ کے یہاں کا تاپمان کیسا ہے
آج تو ہمارے یہاں موسم بڑا ہی سافنا ہو رہا ہے ابھی بارش ہو چکی ہے ہمارے یہاں پہ
اچھا جی چماری ہم نہ بھی بارش ہو چکی ہے
پوچھ لیہ اب تمہارا پاس مو کلور ساری جگہوں پر ہیلو ہیلو
جی آپ کی آواز چلی گئی تھی ابھی
اچھا ویسن مجھے بارش کا موسم بہت برا لگتا ہے
کیوں
کیونکہ ان دنوں نا ایک تو ہر جگہ گیلا گیلا ہوتا رہتا ہے اوپر رات میں گھر ا کے ہے تو یہ بیسر لگتا ہے اور امس نکلتی ہے وہ الگ
جی ہاں پر ٹھنڈا بھی تو ہوتا ہے نا موسم ایسے لوگوں کو گرمی راحت ملتی ہے بےحد راحت ملتی اس سے لوگوں کو
ہاں پر جب ببارش مطلب کہ تاز دو پڑتی ہے نا تو اسی میں سے اواز نکلنے لگتی ہے کہ بس مئی کم ریٹ ک وہ کب موسم چینج ہو گیا مطلب کہ ان دنوں موسم کا پتہ ہی نہیں چلتا موسم چار چار ائے گرم پڑ رہی ہے ایسے یا سردی پڑ رہی ہے
جی یہ تو صحیح کھا آپ نے
ہاں جی ہاں جی اور سب آپ کے یہاں پر خیلیت ہے
جی ہاں بالکل خیریت رہتا ہے
اچھا اور آپ کی امی جان کیا کر رہی ہیں
جی میری امی جان ابھی سوئی ہوئی ہیں کیونکہ وہ صبح سے کام کرتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں
جی جی بالکل ہمیں پورا دن ہو جاتا ہے آج تو ہمارے سایہ بہت دیر درد ہو رہا تہ پتا نہیں کیا ہوا گیا آپ
ج چلیے مجھے اب اجازت دیجیے مجھے کچھ کام ہے پھر بات پھر بات کرتے ہیں
جی بالکل شکریہ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہمارے ساتھ گ اسکول پڑھنے کا خد آفس
جی خدا حافظ